ہلو ہلو آواز جا رہی ہے مری
ہوں السلام علیکم
انسلام خریت
ہاں ٹھیک ہے اور کیا ہو رہا ہے
اور کچھ نہیں ہو رہا ہے اسے بیٹھے آج کا دن کیسا رہا آپ کا
بہت اچھا رہا بہت گرمی بھی تھی
اچھا اور زیادہ گرمی ہے دھوپ ہو گئی ہے نا تو اور زیادہ گرم لگ کڑ
چھ
اس موسم میں زیادہ مطلب کہ پروابلم ہوتی ہے نا کبھی بارش کبھی کچھ کبھی ٹھنڈا کبھی گرمی اسی میں مطلب زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے انسانوں کی جی
ہاں اور بتائیں
سب ٹھیک ہے
اچھا
اور آپ بتائیں نہیں کہیں نہیں جاتے کہاں کہیں جاتے گھر پہ بیٹھے رہو کام کروں بس
اچھا گھومنے یا ت
کہیں بھی نہیں جاتتے یہ ب ہم مطلب بہار ہے نا تو
اچھا
ہوں مطلب گھر سے باہر بھی نک کلنا مشکل ہو کھ گ چ آڈٹ ارجنٹ کام ہوتا ہے توب جاتے نہیں تو ایسے نہیں جاتے
اچھا
ہاں
اور اور ادھر تو بارش بھی ہوتی ہے ادھر ممبئی ومبئی میں بارش بہت ہوتی ہے
اچھا ادھر ابھی نہیں ہو رہی دو تین روز پہلے ہوئی تھی اس کے بعد سے ابھی تک نہیں ہو
جچھ میںا اور بتائیں چائے چائے بنے
ہ چائے مط چائے تو اس ٹائم سمجھو مغرب کے بعد چل اتی ہے آسان کے بعد ہگ پیتے
یہاں تو سل بات چلتی ہے لیکن لوگ مگر یہ بات کر دیتے ہیں کام کرتے کرتے
روری جائے نہیں نماز کہاں پڑھی ہوں آ ن چالا پڑوں گی جی جی
ا
اور سب
وہ سب ٹھیک ہے
اور ریسمس سب میں اور سب کیا چل رہا
تو اس موسم میں زیادہ سے کچھ ہاں بس یہ اچ چار ب بول ہ اور بتائ
تو ہے جیسے آپ مطلب چنے کی دال کا حلوا بناتے ہو کبھی
جاؤ جاؤ
چنے کی دال کہلو وہ
ہاں یہاں تو بہت بنتا ہے
اچھا بنا سک مطلب بتا سکتے ہو آپ
ہ چنے کے دان کہاں لا
مجھے بنانا ہے
چین گ نان ہرو نا پہلے ہ پہلے نا چنے کو چ گانا تس کد دیکھو کوکر میں رکھھی خوب پکان مطلب پہلے چنے کی دال رات بھر بھیھگو دیتے ہیں پھر کے بعد کو ر میں ڈال کر خوب دودھ ڈال کر خوب پکا لیتے ہیں تاکہ ایک دم گل جائے دودھ اتنا ہی ڈالیں گے جتنا اتنا چنی دال ہو بہت زیادہ نہ رہ نے ہاں ہاں پھر اس کے بعد اس کو مکسر میں پیس دیتے ہیں اچھے سے پیسنے کے بعد اس کونا
سلوٹے پہ س یہ جو سلاوٹ آتا ہے اس پہ نہیں مطلب اس پہ نہیں پیستا ہوں اس سے تو اور زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے
ہاں اس میں تو چٹنی
ہاں ہاں ج مطلب اگر ہلوا ہی کھانا ہے تو اس بھی کا کان نہیں تو نہیں کھاؤ ہ سس اچھا رہتا ہے
بنائیں گے نا
جی
ہاں تو اس تو پھر گھی میں گھی ڈال لیتے ہیں کرائی میں ہلو ہاں تو اس کے بعد اس میں جو پیسے ہیں دال اس کو اسی میں ڈال کر خوب چلائیں گے اس میں چلانا بہت رہیتا ہے نا
ہاں ہاں بہت زیادہ چلانا رہتا ہے اس میں جب تک وہ مطلب کہ اسمیل اچھی نہ آنے لگتی تب تک مطلب اس کا کچھ
نہیں اتنا چلائ جتنا
جکنے لگے مطلب جتنا حلوا نہیں کائے گا چل نہ محنت
ہاں اس کے اس کے بعد نا چکھنی
ہاں ہاں سب سے پہلے مطلب جیسے میرے گھر میں ہی بنتے ہے تو ہم لوگ کا تو بھائی بہن لوگ ہیں تو جیسے بن لوگ ہیں تو مطلب سب چ دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہٹ سوچتے کہ ہم پہلے بنائییا تھی یہ چکلے اس کے بعد وہ ہم لوگ چکھے گے
ہاں لاسٹ میں کیا ہوا نا جس کے لیے بناائے تھے چلو اس کے لیے ہوگیا پھر بچا ہی نہیں
یہی ہوتا ہے جی جی
اب ہاں اسی میں زیادہ محنت ہوتی ہے نا
جی جی
ہاں لاسٹ اس میں کوئی چاسنی بنائیں گے چینی ڈال کر ھر اس کو اس کو بھی ڈال کے خوب جلائیں گے چلاتے چلاتے سوکھا نہ ہویا جب تک ایک دم سوکھا نہ ہو
جی جی
اس
چلو سوکھا نا اس میں اگر ایسا لگتا ہے کہ مطلب کہ تھوڑا سا سوکھا پن تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی ڈال سکتے گھی ڈال جاؤ اس سے کیا ہوتا ہے ڈھیلاپن ہوتا ہے اور جیسے مطلب کہ لاسٹ میں اب ہونے والا ہے تو اس میں چینی اب ڈال دو پھر اس سے اور ڈھیلا پن ہو جاتا ہے تو اور اچھا مطلب اس سے اور ٹیسٹی زیادہ بن جاتا ہے
ہاں
اسمیل نا مجھے اتنی پیاری لگتی کہ مت
ہاں میری ایک دوست ہے نا میری ایک دوست ہے اس چین کے جال جب وہ بھیڑو کا
ہوں ہوں
تو پیستے پیستے آدھھی کھاتی ہے اس کو وہ بہت پسند ہے
اچھا میرا بھی فیوریٹ ہے جیسے پھر چنا کا ستو ستوا جو ستو جو کھاتے
ہاں ہاں
وہ بھی تو آپ جانتے ہوں گے جیسے گھڑے پہ ہی پیس کے مطلب کہ کھاتے یا پھر مشین میں سے پسواتے تو کھاتے زیادہ تر تو مشین میں پسواتے تو وہ والا مزہ آتا کھانے میں جیسے اس میں گیہوں چنا چاول یہ سب ڈال کر جو پسواتا تو ہاں اچھا لگتا بہت زمانہ ہو گیا پہلے ملتا تھا تھا یہ سب اب کہاں آپ تو ملتا ہی نہیں ہے
ہاں یہاں بھی بہت کانا ہو گیا کھائے ہے اور گھر
پہ بھی نہیں ملتا مطلب گھر میں بھی تھوڑا ایک بار کڑے تھے اس صباح سے مطلب کہاں جی عسکت ہی انسان کو مار سبت ہے
ہ گرمی میں سب سے زیادہ فائدہ مند ٹھنڈا بھی رہتا ہے پیٹ بھی ٹھنڈا رہتا ہے ہاں اچھا بھی لگتا اں بھی رہتا ہے ہاں
اس میں نمبو نچوڑ کے اچھے سے مطلب پی تو اور زیادہ ٹیسٹی بنتا
اور اچھا لگتا ہے وہ جو جیسے دیکھیں گنے کا رس ملتا ہے مارکیٹ میں ہاں وہ بھی کتنا ٹیسٹی رہتا ہے
بہت زیادہ ٹیسٹ ہے یہ سب فائدہ مند ہے جیسے گرمی کے ٹائم میں ٹھنڈا موسم جو مطلب گرمی میں زیادہ اس میں کتنا فائدہ ہوتا کہ
بہت ہوتا ہے ہوں ہ اچھا بھی لگتا ہے فائدہ بھی ہوتا ہے جیسے گرمی کے موسم میں بہت بہت کیھے نہیں یہسے یہ چیزب کھانے والی س ہے تو ٹھنڈا ہے اور اور سب ہیں ہاں ہ اور بتائیں
جان کے بہت اچھا لگا یہ سب بات ہے اور رہی بات مطلب کہ اور جیسے چنے کی دال کا کدو کا آپ کبھی حلوا بنائے ہو
کدو کہلو ہاں سکھی بند ت ہے نا
ہاں ہاں
کوکھی میں مطلب اس کو چھیل کر اسے اس کو کھیچ کر ہے گھی میں وہ چلاتے ہیں نا پھر اس کے بعد اس میں سے جب گل جاتا ہے تو اس میں چینی ڈالتے ہیں کویا بھی ڈال دیتے ہیں ہاں
اچھا ہاں ویسے ہی بنات اور جیسے مطلب کہ اس میں یہ جو کھووا جو بناتے ہیں دودھ کا صرف تو اس میں کیا سب ڈال تو آپ
ہ کس میں
جیسے دودھ صرف دودھ کا کوو بنتا ہے اس میں لاسٹ میں اگر آپ چاہو تو انڈے ڈال سکتے ہو نہیں تو جس کو نہیں ڈالنا رہتا تو نہیں ڈالتے
دودھ کا کھویا
ہاں دود کا جو ل آ کےنے بناار ہے نہیں جانتے ہو ہم لوگ بناتے جیسے دودھ جیسے دو تین لیٹر لے آؤ ٹھیک ہے اس کو مطلب کہ اچھے سے جلا لو مطلب پورا لاسٹ آپشن پہ جا کے تھوڑا سا چینی ڈالو اور پھر اس کو مطلب کہ اتار دو بہت مزے کا ت آپ نہیں مناتا کبھی ہلو ہیلو ہیلو ہلو
ہاں ہاں آواز کٹ گئی تھی
آواز بریک ہو رہی
ہاں
تو آپ کبھی نہیں بناتے
نہیں خودود ہو ہے نا
ہاں ہاں کویا کویا
وہی نیبو نچوڑ دیتے ہیں یا پھٹکری ڈال دیتے ہیں
نہیں نہیں وہ والا تو پٹان والا ہوگا وہ تو ایسیے ہی مطلب کہ جل کے ایک دم
ہاں ہاں ہاں اچھا کچھ دوسرا اچھا
پٹن والا بھی ہے نا آتا ہے جو پھٹا ہوا دودھ کا بھی رہتا ہے تو اس کا الگ آتا ہے جی چلو ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے ان شاء اللہ جو بھی ریسیپی آپ نے بتائی ہے میں ضرور ٹرائی کروں گی ٹھیک اللہ حافظ
ٹھیک ہےس